ہل مم الام اللام علیکم ہپیک ہو
ہاں اچھے اچ سے آپ کی کو
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کاور کیا کہتے ہیں
پ آ کیا کر رہی ہو
ہ میں بھی گھر پ بیٹھ گا
اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے شکر شکر اور کھانا وغیرہ کھایا چائے وغیرہ پی
ہاں کھانا بھی کھایا چائے بھی پی
ٹھیک ٹھیک
آپ نے چائے پی
ن میں نے بچھو ہے بھی آپ بتائیے کچھ
آپ کتنے بجے چائے پیتے ہو
ساڑھے چار
اچھا ٹھیک اور پتا تم سناؤ کچھ آج کل کیا مصروفیت ہے
یہ تو ہر طالب علم کے ساتھ ہوتا ہے امتحان کے نام ہی سنتے ہی اکثر اسٹوڈینٹس پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر تیاریاں مناظر طریقے سے کی جائے تو ٹینشن کم ہو جاتی ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے مجھے لگتا ہے کہ امتحان کی تیاری صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ بندی کا نام ہے
بالکل سب سے پہلے تو اسٹوڈینٹس کو اپنا شٹول بنانا چاہیے جب وقت کا مناعظم تقسیم کی ہوتی ہے تو ہر اسٹوڈینٹس کو برابر توجہ ملتی ہے
یہ بہت اچھی عادت ہے میں بھی صبح کے وقت سائنس اور میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹ پڑھتی ہوں شام میں اردو اور انگلش کی تیاری کرتی ہوں
ہ تم نوٹس بھی بناتی ہو
جی ہاں نوٹس بنانا بہت مفید ہوتا ہے جب ہم اپنے آس پاس میں لکھتے ہیں تو بات دماغ میں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے
میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ نوٹس ریویژن کے وقت بہت مدد دیتا ہے پوری کتاب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی
بالکل اور ریویژن امتحان کی تیاری کا سب سب سے اہم حصہ ہے اگر کوئی اسٹوڈینٹ صرف ایک مرتبہ پڑھ کر چھوڑ د تو زیادہ تر چیزیں بھول سکتے ہیں
ہے کہ ریویژن از دا کی آف سیک سکسس
کو صحیح کہتے ہیں رون از دا آف سکس میں ہر ہفتے میں پرانے لیسنس کا ریویژن کرتی ہوں
ہ تم امتحان کے دوران اسٹریس کو کیسے کنٹرول کرتی ہو
میں سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں پھر اپنی تیاریوں پر یقین کرتی ہوں اور انسان محنت کرے تو اسے د اس سے ڈر کم لگتا ہے
یہ بات میرے دل کو لگی، اکثر ہم تیاری کم کرتے ہیں اور ذکر زیادہ کرتے ہیں
کیا
اور فکر زیادہ کرتے ہیں فکر فکر سوری
کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا عمل اور محنت ہی کامیابی کا راستہ ہے
تمہارا پسند تمہارا پسندیدہ طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا
آپ ہس کیوں رہے ہو
بوچ نہیں
ہ میں مشکل تو ہاں
اسی ذکر بہت
جی جی اچھا اچھا میں مشکل تھا ک چھوٹے چھوٹے صبح تک سیم کر ہوں پیں سمجھ کر یاد کرتی ہوں رٹا لگانے کے بج کنسپٹ سمجھنا زیادہ بہتر ہے
میں بھی اب یہی کوشش کرتا ہوں جب کنسیپٹ سمجھ آ جائے تو سوال کسی بھی انداز میں آئے جواب دیا جا سکتا ہے
بالکل اس لیے ٹیچرز ہمیشہ سمجھ کر پڑھنے پر زور دیتے ہیں
کچھ اسٹوڈنٹس رات بھر چڑھ کر جا کر پڑھتے ہیں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
میرا خیال ہے کہ صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اگر نیند مکمل نہ ہو تو دماغ تھک جاتا ہے اور یاد کی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہے
میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب نیند پوری ہوتی ہے تو پڑھائی زیادہ اثر کرتی ہے
بالکل صحت مند غذا بھی بہت اہم ہے امتحان کے دنوں میں پھل سبزیاں اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے
یہ بات صحیح ہے اکثر اسٹوڈنٹ صرف پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں اور صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں
جب صحت اچھی ہوگی تبھی پڑھائی بھی اچھی ہوگی
تم گروپ اسٹڈی کرتے ہو
کبھی کبھی اگر گروپ میں سیریس اسٹوڈینٹس ہو تو گروپ اسٹڈی بہت مفید ہوتی ہے ایک دوسرے کے سوالات کا جواب دینے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے
ہاں لیکن اگر دوست صرف باتیں کرتے رہے تو وقت ضائع ہو جاتا ہے
بالکل اسی لیے گروپ اسٹڈی صرف ذمہ دار اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرنی چاہیے
امتحان کے قریب آتے ہی کچھ اسٹوڈنٹز بہت گھبرا جاتے ہیں
گھبرانا فطری بات ہے لیکن حد سے زیادہ گھبراہٹ نقصان دیتی ہے انسان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے
اعتمداد وقت بہت ضروری ہے
جی
اعتماد وقت بہت ضروری ہوتا ہے
جی کیا بتا رہے ہو اعتماد
اعتماد واقعی بہت ضروری ہوئے
جی ہاں اگر اسٹوڈینٹ سال بڑ محنت کی ہو تو اسے آپ اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے
تم امتحان سے ایک دن پہلے کیا کرتی ہو
میں نیا ٹاپک شروع نہیں کرتی صرف پرویژن کرتے ہو اور جلدی سے س ہو جاتا ستیو
اچھا میں نیا ٹاپک شروع نہیں کرتی ٹھیک ٹھیک یہ بہت اچھا طریقہ ہے
تم کیا کرتے ہو
میں بی امپورٹینٹ فارمولاز آپ کو یاد ہے کون سے فارمولاز وہھ وہھ چھوٹے چھوٹے فارمولاز آپ کو یاد ہے
کون سے پڑمس
جو نا میں بناتا تھا گھر پہ فارملاز اگزام کے واقت
اچھا اچھا
ڈیفنیشنز اور ہیڈنگ دوبارہ دیکھ لیتا ہوں پھر اپنا اسٹیشنری بیگ تیار کرتا ہوں
اسٹیشنری بیگ بھی ہے آپ کے پاس
ہاں جی
واہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے میں نے سنا تھا کہ لڑکوں کے اسٹیشنری بیگ میں پکنک جانے کی گیس برتن وغیرہ ہوتے ہیں
اچا
واہ یہ بھی بہت ضروری بات ایڈمٹ کارڈ پینس اور ضروری سامان پہلے سے تیار ہونا چاہیے
چ ٹھیک بالکل ورنہ صبح جلدی میں پریشان ہو سکتی ہے
جی
ورنہ صبح جلدی میں پریشان
امتحان کے دن وقت سے پہلے سینٹر پہنچنا بھی ضروری ہے
ای سے ذہنی سکون ملتا ہے
اور پیپر ملتے ہی پہلے پورا پیپر دیکھ لینا چاہیے
میں بھی پہلے آسان سوالات حل کرتا ہوں
یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اس سے کانفیڈینس بڑھتا ہے اور وقت بھی بچ جاتا ہے
کچھ اسٹوڈنٹس نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے
نقل نہ صرف غلط ہے بلکہ اسٹوڈینٹ کی اصل صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے کامیابی ہمیشہ محنت سے حاصل کرنی چاہیے اور جب بھی ایگزام ہو صبح امتحان کے ٹائم جب بھی ا امتحان ہوتا ہے نا صبح دودھ کا گلاس پی کے جانا ہوتا ہے ایگزام دینے
جی ہاں وہ بھی میں پیوں گا میں ابھی نہیں پیتا ہوں دودھ
کیوں
مجھے نہیں ہے بچپن سے عادت
اچھا اچھا
اسے گندا لگتا ہے وہ
اچھا ٹھیک
ہاں میں تمہاری بات سے متفق ہوں ایمانداری سے حاصل ہوئی کامیابی کی اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے
بالکل امتحان صرف نمبر حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انہیں مور صلاحیت کو جان جانچنے کا بھی ذریعہ ہے
جی ہاں آج کل ٹیکنالوجی ابھی تیاری میں مدد کرتی ہے
جی ہاں ایجوکیشنل ویڈیوز آن لائن کوز اور ڈیجیٹل نوٹس اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مفید ہے
لیکن موبائل کا غلط استعمال وقت بھی ضائع کر سکتا ہے
یہ بالکل درست بات کہی ہے آپ نے ٹیکنالوجیا کو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے
تمہارے نزدیک کامیاب امتحان کی ترقی کی بنیاد سول کیا ہے
میرے نزدیک پانچ بنیادی اصول ہے وقر کی کر جا ہے منظم شیڈول لگاتار طال وجن صحت کا خیال اور اللہ پر بھروسہ
بات کو میں میں اس میں مح اور اس ت اسشتقامت بھی شامل کروں گا
گے پت بکری لائی ہے
نہ نہ بتائیے آپ
آ تو بالکل اس کےم کے بغیر کوئی بھی مقصد حص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
استقامات یہ بار کوئی دا خا کر ہو سکتی
مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے وہ آخری وقت کی پریشانی سے بچ جاتے ہیں
ہاں اور جو سال بھر غفلت کرتے ہیں اسے امتحان کے قریب مج مشکللی پیش آتی ہے
پڑھائی کو روزانہ کی عادت بنانا چاہیے
بالکل تعلیم ایک مسلسل عمل ہے صرف امتحان کے دنوں کی محنت نہیں
تمہاری باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے
مجھے بھی تم سے بات کر کے خوشی ہوئی جب اسٹوڈینٹس ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں تو ان کا علم اور حص دونوں